ہیلو
آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے
جی ہاں آ رہی ہے
اچھا اچھا اور بتائیے کیسی ہیں
میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے
میں ٹھیک ہوں اور بہت دن ہو کے گھر نہیں آئے آپ
ٹائم ہی نہیں ملتا کیسے آؤں سوچتی ہوں ٹائم و نکالوں تو کسی دن آؤں تب بیٹھ کے بات ہی کیا جائے
ہمم کیونکہ بہت دن ہو گئے ہیں ہم لوگ تو ایک دوسرے سے ملے ہوئے
ہاں بہت ٹائم ہو گئے نہ بیٹھ کے ہم لوگ ایک دوسرے سے صحیح سے بات بھی ہ
دوستوں کی یاد نہیں آتی ہے
آتی ہے لیکن کیا کروں ب گھر کی دستی میں تھوڑا بجی ہوں اس لیے ٹائم نہیں نکل نکال پاتی ہو
ہمم دن بھر بزی رہتے ہو گے اس کے بعد رات میں تھک جاتے ہو گے اور رات میں بھی بچے جو ہے پریشان کرتے ہوں گے
ہاں اب آ کے میرے پاس سویا ہے اپنے آپ ھی آ کے بولا ہے سلا دو مجھے تو میں سو جاؤ خود تو خود ہی اپنا لیٹا ہے مجھے پکڑے سو رہا ہے
ھھھ تیز اچھا ایک بات کوئی سمجھ نہیں آتی ہم ممیوں کے پاس نیند کی گولی ہوتی ہے کہ بچے پکڑتے ہیں اور سو جاتے ہیں
ہاں سو رہا ہے ابھی بھی مجھے پکڑا ہی ہوا ہے اگر میں چھڑا دوں گی تو اٹھ جائے گا اس لیے نہیں چھڑا رہی ہوں اپنے آپ سو رہا ہے جب ایک دم گہری نیند میں ہو جائے گا تب چھوڑاؤں گی اس سے اپنے سے دور کروں گی
اچھا اچھا وہ اس کے بعد پھر جب وہ سو جاتا ہے تو آپ کو ریلیکس لگتا ہوگا نا
ہاں اب لیکن ابھی کہاں اب تو مطلب سو تو گیا ہے لیکن اب میرا اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ہے اب میں اٹھوں گی چائے وائے بناؤں گی ٹائم بھی ہو رہا ہے کھانے کی تیاری مطلب اٹھونگی پھر میں ابھی چائے وائے بناؤں گی پھر کھانے کی تیاری کروں گی
کتنے ہیں آپ کے
وہ تو ایک ہی ہے ایک ہی ہے بس
اچھا
ایک ہی یہ صحیح ہے ابھی نہیں نہ کروں گی ہمم ه ایک ہی وہ ہوتا ہے
نہیں نہیں دو ہونے چاہیے
آپریشن سے ہوا ہے نا تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے
اچھا
ہاں ڈرتی میں بہت ہو سب سے ہوں کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے پھر مجھے میں بیمار ہو جاتی ہوں اگر میں مطلب جب مجھے آپریشن ہوا تھا نا تب میں بیمار ہو گئی تھی میں جلدی صحیح نہیں ہو رہی تھی کم سے کم تین چار مہینے لگے ہیں تب جا کے میں اب صحیح ہوں اب شریر سے فٹ ہوں
وغیرہ زیادہ آ گئی تھی کیا
جی
آپ کو کمزوری وغیرہ زیادہ آ گئی تھی کیا اس وقت
جی ہاں بہت بہت زیادہ میں اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتی تھی ایسا ہو گیا تھا میرے ساتھ
اچھا اچھا
اور جب سوئی دیکھ لو تب تو اور ڈر لگتا ہے کہ ابھی پھر لگے گی سوئی ارے من میں بہت کچھ چلتا ہے اس میں مطلب صحیح ہو جاؤں جلدی سے سوئی نہ لگے سوئی سے میں ڈرتی بہت ہوں
نہیں میں خود سوئی سے ڈرتی ہوں میں اور کسی چیز سے نہیں ڈرتی ہوں میں صرف انجیکشن سے ڈرتی ہوں کئی انجیکشن نہ لگے ہاں تو کوئی بات نہیں ابھی یہ پانچ سال کا ہو جائے اس کے بعد دوسرے کے بارے میں سو چھ
اہوں ہوں آب سوتے سوتے اٹھ گیا جیسے میں اس کو اپنے مطلب اپنے سے الگ کرنے لگی ویسے اٹھ گیا ترنت
ہرے
آپ کا احساس جانتا ہے یہ جانتا ہے نا آپ تو احساس جانتا ہے آپ کی مہک جانتا ہے
ہاں تبھی تو ترنت اٹھ جاتا ہے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے ترنت پھر لیٹتا نہیں ہے جلدی پھر اس کو خوب مطلب اس کو اٹھاؤ اپنے اوپر چپکاؤ اسے تب جا کے سوتا ہے
اچھا
ہوں بہت دقت دیتی ہے یار بچوں کو سنبھالتے سنبھالتے
لیکن پورا دن ان کے انیں میں کٹ جاتا ہے ہم لوگ لائف انہیں میں سیٹ ہو جاتی ہے پھر
ہاں کٹتا تو ہے پورا ٹائم میرا تو پورا ٹائم کٹ جاتا بتا ہے مجھے تو کوئی دقت ہی نہیں ہے
ہاں ابھی نہیں ہے لیکن پھر بعد میں یہ چیز لگتی ہے کہ جب یہ لوگ بڑے ہو کے سیٹ تل ہو جائیں گے تو پھر انن لوگ کی کمی کھلیگی کہ یہی ساری چیزیں یاد آئیں گی
ہاں یار سچ میں یاد تو آئیں گی
ہوں پھر ہندوؤ کی بیویوں سے بتائیں گے کہ دیکھو تمہارا پتی ایسا بدماشی کرتا تھا وہ کرتا تھا یہ کرتا تھا
ارےآج بچے شیتان بھی تو ہوتے ہیں اپنے آپ ہی گھومنا پسند کرتے ہیں اور مطلب یہ کھیلتے ہیں ایسا کہ ہمیشہ ان کا کپڑا بھینگا رہے پانی پانی سے نہائے رہتے ہیں کہیں مٹی سے نہائے رہتے ہیں ہم لوگ ان کو صاف کرتے کرتے میری تو مطلب لگتا ہے میری آدھی زندگی انہی مے کٹ جائے گی انہیں کو صاف کرتے کرتے جب تک یہ اپنے آپ نہیں ہو جائیں گے ہر ایک چیز کرنے کرنے نہیں لگیں گے
تب بھی آپ ہی کریں گے کیونکہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اور کرنا پڑتا ہے
ہم کپڑے پریس کرو ڈریس پریس کرو ڈریس دھلو ٹفن تیار کرو ارے بہت بہت دقت میں تو سوچ سوچ کے ابھی سے ہی پاگل ہو رہی ہوں کہ آگے میں کیسے مینج کروں گی
سب کر لیں گے اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ دوسرا بھی کر لیں گی تو آپ کو ہیلپ ملے گی آگے چل کر
ہمم وہ تو صحیح ہے لیکن ابھی یہ ہسبینڈ بول رہے ہیں ابھی نہیں کرنے کے لیے بول رہے پہلے ان کو بڑا کر دو تب دوسرا ہم کہ کیے چلو ٹھیک ہے مان لو بڑے بھی ہو جائیں گے تو کوئی کرنے نہیں آئے گا اور کوئی ہے بھی نہیں گھر میں اتنا مطلب کرنے والا کہ بچوں کی دیکھ بھال کوئی کرے گا سب بیمار ہی رہتے ہیں تو ہمیں کو سب کرنا رہتا ہے
نہیں جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے تب آپ کریے گا پھر سے میری تو ماہی چھ مہینے کی تھی تب اکشت مطلب میرا بیٹا بیٹا آ گیا تھا اس وقت اور میرا بیٹا بھول سے آ گیا تھا
اچھا
ہم کو پتا بھی نہیں چلا بعد میں جب تھرڈ منت تھرڈ منت ہوا تب پتا چلا کہ اچھا ایسا کچھ بھی ہے کیا تو میری میرے دونوں بچے ایک جیسے دیک دیکھا جائے تو ایک سات ہی بلے پڑے
تب تو بڑھیا ہے ایک ساتھ ہی ہو گئے ہیں بڑے کیونکہ اب دقت بھی نہیں دیتا ہوگا اور مطلب ایک چیز ہمیں اتنا اچھا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کی ہے یہ چیز بڑھیا ہے بہت خوش نصیب ہوتی ہے ہیں وہ عورتیں جس کو لڑکی ہوتی ہے سچ میں
میرے تو پہلی بیٹی ہوئی تھی اس کے بعد بیٹا ہوا اور سب سے بڑی بات اہ ہمارے ہمارے پورے خاندان میں مطلب ہمارے خاندان کی جو تیسری پیڈی ہے ہمارا بیٹا ایک لوتا ہے
اچھا
میری کسی بھی دیورانی کے کسی کے بھی جیٹھانی کا لڑکا ہی نہیں ہے
ہمارے یہاں تو بیٹیاں ہی نہیں ہے وہ تی تیسری پیڑھی چل رہی ہے میری ابھی بے بیٹیاں ہی نہیں ہوئی ہمارے بھی ہوا تو لڑکا ہوا
او اب آپ ایک بیٹی دے دو سب کو
وہی تو سوچ تو رہی ہو لیکن ہوتا ہی نہیں ہے چاہے جتنا کوشش کرو
ہوگا ہوگا اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے تو وہ اس اگر اس پروسیس سے مطلب پوجا پاٹھ کی جائے تو وہ پکا ہوتا ہے
اچھا تب تو بڑھیا ہے ہو جائے تب تو ٹھیک ہی ہے
دیوی جی کی ہی پوجا کی جاتی ہے اس میں اب پتا نہیں آپ اس چیز میں ٹرسٹ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو لیکن
میں میں کرتی ہوں
اچھا کرتی ہے
ہاں اس میں تو میں ٹرسٹ کرتی ہو
ابھی یہ سب کچھ تو اوپر والے کی دین ہوتی ہے ہم لوگ کی تو ہو
اور کیا اور کیا ہم لوگ کو تو بہت وہ جو ہوتا ہے سائیکل وائی سائیکل کرنا رہتا ہے بس جو ہوگا بھگوان دیں گے
وہ تو اوپر والا ہم لوگ صرف میڈیٹور ہوتے ہیں جس کو لانا ہوتا تا ہے دنیا میں بگوان اسی کو لاتا ہے
ہوں صحیح بات
میری ایک جاننے والی ہے وہ نو مہینے پریگنینٹ رہی اور آپ یقین نی کریں گی نو مہینے جب ان کا بیبی نکلنے والا تھا وہ پیٹ کے اندر ہی مر گیا
اری بھگوان پھر تو بڑی دقت ہو رہی ہوگی
وہ اور وہ اتنا روئی اتنا روئی اتنا بہت تب نہ ایک سال لگے ان کو سب خود کو سنبھالنے میں
بہت پریشانی ہو گئی ہوگی تب تو
بہت زیادہ بہت ہی زیادہ مطلب نو مہینے انہوں نے درد جھیلا اتنی تکلیفیں جھیلیں اتنا پیسہ خرچ ہوا اس کے بعد جب وہ اندر ہی نویں مہینے میں ہی وہ اندر ہی چلے چلی گئی اور لڑکی ہی تھی
اچھا
ہ اس کے بعد ایک سال بعد وہ پھر پریگنٹ ہوئی تھی تو ابھی ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے ایک یہ بھگوان نے مطلب ان کی پریشانی سر دیکھی ہوگی تو ان کو ایک بیبی دے دیا
اور کیا ٹھیک ہوا بیی مل گئی اسے کیونکہ آج کل بیبی نہیں ہو تی ہے نا تو دنیا سماج کتنا تانا مارتا ہے
سب سے بڑی بات عورت کی زندگی بھی بورنگ ہو جاتی ہے
بہت زیادہ
ہ بیبی ہونا تو بہت ضروری ہے تاکہ ایک بیبی ہو جو عورت کو سنبھالے رہتا ہے
ہوں صحیح بات ہے
ابھی آپ کا بیبی اٹھ گیا سو کے
سو گیا سو گیا ابھی اوپر ہی لیٹا ہے ابھی ہٹاؤں گی کچھ دیر بعد
پھر جگ جائے گا
اب نہیں جگہ کیونکہ اب گہری نیند میں آنے والا ہے نا
اچھا پتا لگ جاتا ہے آپ کو
ہاں جو ہے مطلب جیسے س ہوتا رہتا ہے تو اس کا سرور ادھر گھماتی ہوات ہوات نا اگر جگ گیا تو سمجھ لو سوئے گا نہیں اب اگر جگہ نہیں تو سمج لو سو گیا گیا تو میں اس کو نیچے کر دیتی ہوں اس ط
وہ تو صحیح ہے
بڑی مشکل ہوتا ہے بچوں کو سنبھالنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر
ٹھیک ہے ٹھیک ہے بائے